ہلو السلام علیکم
ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
بس کہہ رہی ہے تو آپ بتائیے
بس اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے کیا اورا
پرس کچھ نہیں فون فون بچے بھی فون کے ساتھ خود بھی فون کے ہات
ہاں یہ تو ہے ابھی میںب فون ہی دیکھ رہی تھی تو آپ کا کال آ گیا
ہمم
اور بتائیں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں جی ہاں جی سب گھر پہ ٹھیک ہے بس فوننے کا ہی چل رہا ہے بس بچوں کو فون لے لو ان سے فون لے لو تو باہر چلے جاتے ہیں اندر آ ج
ان کو تو دیکھو بہانا چاہیے یا تو فون دے تو یا بڑ جانے دو ہاں اب تو میں سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے
بالکل بالکل دیکھو ہمارے اوپر ہی ہے نا ہم نے وہ ان کو کس طریقے سے کرنا ہے
ہاں صحیح بات ہے فون کو بھی زیادہ مطلب بچوں کو نہیں دینا چاہی تو کیا اب سے ان کی عادت بھی گڑ جائے گی تو آگے جا کے دقت ہوگی نیں
وہی تو ایک چیک ایک طرح سے نا صحیح بھی ہے فون کا استعمال کرنا
ہاں
اور ایک طرف سے غلط بھی ہے
بھائی بنا فون کے تو دیکھو کچھ ہے نہیں نا آج کے ٹائم میں اگر ابھی ہمارا تھوڑی ریچارج ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کیا ریچارج ختم ہو جائے گا ہاں حالانکہ ہمیں کسی کو فون نہیں کرنا کچھ نہیں ہے بس یہ کہ ہاں فون میں ریچارج ہونا چاہیے کوئی عمل سے پڑچاتی ہے کچ ہو جاتا ہے تو ہم کر تو سکتے ہیں نا اس سے
جیسے پہلے دیکھو نا پہلے جیسے ہمیں فون وغیرہ کرنے کے لئے الگ سسٹم ہوتا تھا اب جیسے فون ہمارے پاس آ گئے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے جٹ سے فون کرنا ہے آپ سے بات ہو جائے گی کسی اور سے بات کرنی ہے ویڈیو کال ہو جاتی پہلے تو دیکھنے کا بھی تو کتنا ہوتا
ہاں آپ تو خریے کی وس اللہگ شو کرے اب تو نارملی کال ملا لو ویڈیو بلروات ہو جاتی ہے ویسے کال ملا لو تو ویسے بات ہو جاتی ہے اور پہلے تو سب سوچنا پڑتا تھا
کرنا پڑتا تھا پہلے تو پہلے دوسرے طرح کے سسٹم ہوتے
دوسرے طریقے کہ ہاں
اب تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ اچھی اگئی ہوئی ہے کہاں ہم کہاں ہوتے ہیں دوسرا بندہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو میسج پیٹ دو تو دیکھ لو اس کو وہ کر لو
ہاں ہاں ہاں یہی تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کسی کے گھر میں لینڈ لائن نمبر ہوتا تھا تو پھر اس سے بات ہو جاتی تھی بائی یہ وہ بھی وہ بھی پت نہیں ہے کن ہم کے ہوگی نہیں
نہیں ہوگی ہاں جی جی اس میں تو ہے
سوھا ہو گئی ہے ہوں
اب تو بچوں کے لیے بھی تو دیکھو سب کچھ آن لائن آ گیا ہوا ہے بچوں کے لیے بھی
ہاں یہی تو ا پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب کوئی بھی ہماری مدر ٹنگ ہے اردو گئی ہندی ہو گئی انگلش ہو گئی تو ہمیں خود ہی بچوں کو سجھانی پڑتی تھی اب تو وہ ہم فون میں بھی لگا کےے دیتےے ان کے بچوں کو تہاری مطلب یہی ہے تم ایسا سیکھنے خود بھی خود ہی اس کو جیسے جیس آ دکھاؤ گےا وہ ویے
ویسا ویسے بالکل بالکل وہ وہی ہے نا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے
جی جی جی
کتنا اچھا ہے جب ہمیں کوئی چیز نہیں سوچتی ہے کوئی کچھ نہیں پتا چلتا تھا ہم کیا کرتے ہیں فون پہ جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں کچھ دیکتے ہیں کچھ ریسیپییکنی ہوتی ت آ اپنے کچھ سرچ کرتے ہو ہزاروں ریسیپیز آ جاتی
یہی تو ہاں ا فون وہی نہیں ہے کہ مطلب فون غلط فون ہمیں اچھی چیزیں بھی سکھاتا ہے تہذیب بھی سکھاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ساری چیزیںتا ہے زندگی جینا سیک س رہا ہے وہ ڈیٹ ٹو ڈے اپ ڈیٹ ہونا سکھا رہا ہے بس وہ ہمارے اوپر ہے نا ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں
صحی طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ
ہاں یہی تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ہے نا
ہم ہی اس کو بے خراب سے یوز کریں گے تو وہ بھی تو غلط بات ہے نا جیسے آپ نے بولا کہ ملا ہمیں لہجا س کھاتے ہیں نا ہمیں طریقہ بتاتا ہے یہ اب دیکھو نا فون کا اگر صحی طریقے سےے ہم استعمال کریں ہم پسے بھی توماکتے ہیں
جی جی جی
کون محنت کون کرے گا بات
وہ یہی تو وہ کر گی ہمیں وہ ہم چوگ
اور کیا
ہوں جی تو تھوڑا سا مالکس بھی تو کرتے
ہاں جی ہاں جی خود کام بھی کرنا ک کچھ ہمیں بھی چیزیں نہیں سمجھ آنی ب بچوں کو نہیں آنی چلو فون دکھا دیا فون سے کر لیا کئی کوئی جیسے دیکھو نا جو وہ ہوتے ہیں ورک ورکنگ وومنس ہوتی ہیں نا کام پہ جانا جنہوں نے
کام ایسے ہی ہوتا ہے نا فون پہ بھائی وہ بچوں کو خود ہی فیس نہیں کر پاتے وہ خود سے ڈیل نہیں کر رہی تو فون سے ہی تو کرتی ہیں وہ
اور کیا پھر بعد میں کہیں کہیں جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہاں ادھر ٹائم لگتا تھا بچوں کو سائڈ پہ فون دے دیا خود اپنا کام کر لیا چار چار پانچ پانچ گھٹے بچے بچوں نے فون دیکھنے تو ان کی بھی آنکھیں ہی خراب ہونی ہے
ہاں یہ ہے
اور ہونا کیا ان کا
ہوں ہوں بس وہی نا کہ سمجھ میں تو بس کام میرے تو یہ تھوڑا سا آفس میں کام وام ہوتا اس کے بع فری ہو کے اپنا چلا لیتی ہو لیکن ایک ٹائم سیٹ ہو گیا تو ٹائم نہیں ملتا ایکماں
اچھا اچھا چلو وہ بھی صحیح ہیں اپنے اوپر پری ہمیں استعمال اچھے طریے سے ہی کرنا چاہیے
ہاں اور پھر دھیرے دھیرے جب جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑنے لگتی ہیں نا تو خود بخود ہی انسان چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے
ہوں گوپتی ہے جے اب دیکھو نا جیسے ہمیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے
ہاں آ اپنا آن لائن ہی پہلے چوز کر لو جو بھی تمہیں دیکھنا ہے پسند کر لو پھر اپنا چاہے ویسے وزٹ کر لو تم آف لائن
اور کیا پیمنٹ کرنی ہے فون تو چاہیے نا اس کے لیے بھی اب ہم کہیں جاتے ہیں اگر ہم بازار بھی کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پسند وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے چلو آن لائن کر لیتے ہیں کیش نہیں ہے تو
ہاں ہاں
جی
تو ہے مطلب کافی مطلب کافی سوھا ہو چکی ہے اس سے
ہوں ہوں وہ تو بات ہے اب کی کچھ تو زیادہ خراب تب سے ہوا جب یہ تھوڑا بند تھا لاک ڈاؤن کے چکر میں
زیادہ فون کا سسٹم تب سے خراب ہوا ہے
ہاں یہ تو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہووں گی مچھر مچر تب سے ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گیا پہلے بچوں کو اتنا کریز نہیں تھا فون کا
اب تو ان کو فون کا بھی پتا ہے ان کو فون کا ہے تو لوگ کام آئے گا ہمیں بھی پتا دینا تو ہمیں بھی پڑے گا کام
ہاں اور ہم سے زیادہ مطلب بچے کو جانکاری ہے یہی تو ہم سے زیادہ ب وں کو جانکاری ہے
فون کی صحیح بات بولی آپ نے
کبھی ہم فون بھی چلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوئے گا ہم بھول ک جاتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑ رہی ہے ویسے ویسے ایکسپیرنس بھی ختم ہو رہا ہے لیکن وہ بچے تیز ہے وہ بچے نا باتوں کو کیچ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ایسے ہوتا ہے تمہیں آتا نہیں جی ج مطلب ہم سے سیکھ کے وہ ہمیں سکھا دیتے سند با ہوں چلو اس سے ٹھیک بھی ہے بچہ مطلب ٹھیک ہے اس کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے اس کی دماغی صحالیت بھی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا ذہن اچھا ہوگا اتنی مضبوط آتی ہے
وہ بھی ہے
بس یہی ہے کہ ہاں اس کا غلط استعمال نہ کرو اچھے سے اچھے استعمال
آج کل تو ویسے بھی مطلب فون میں اتنا زیادہ وہ بھی آ گیا ہوا ہے نا کیا بولتے ہیں وہ کیا ریسٹرکشنس لگ گئی ہوئی ہیں اتنی زیادہ اگر ہاں مطلب کچھ ایسی ہو کہ مطلب وہ ایڈس وغیرہ بھی کچھ آتی ہے اگر ہم خ دیکھنا چاہے تو م بلاک کر سکتے
بلاک کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہوا ہے نا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کھول کچ رینٹ کچ اور کھل جائے تو اس سے بچے پہ بھی غلط اثر پڑتا ہے نا ہ یہ تو ہے یہ ایج ڈسٹکشن جو آیا نا یہ ٹھیک ہے اس پ مطلب پت چل جاتا ہے کہ بھائی ہاں کون سا بچہ اؤ اس میں کر رہا ہے جوائن ہو رہا ہے
وہ ن
کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو ز کے مس یوز ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے نا ہمارے اری ہاں
ہم تو یہی ہم تو یہی چاہیں گے کہ بھائی ہم بھی کم یوز کریں اور بچوں کو بھی کكم ہی یوز کروائیں
ہاں یہ تو ہے ہی
یہی تھا نا اور جو ہم سے بھی پوچھے بھائی اس کو بھی ہم یہی چیز بولیں کہ ہاں بھائی آپ بھی کم ہی یوز کیا کرو
ہاں ہوں بسلہ تالا ہمیں ہدایت دیں کم سے کم فون یوز کرنے کی کیونکہ جتنا ہم فونوں کے قریب جا رہے ہیں نا اتنا ہی ہم اپنی دینی چیزوں سے دور جا رہے ہیں
بالکل بالکل
پکڑی نہیں ہم فون پکڑ لیتے ہمیں پت ہی نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں اللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ سے کچھ مانگنا ہے نہیں ہمیں تو بس اتنا پتا س بورڈ کے آفس جانا ہے فون چلانا ہے کھانا ہے پینا ہے روز مرہ کی زندگی میں ہم نے یہ شامل کریا یں یہی نہیں پتا کہ بھائی ہم اوپر والا بھی ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور پھر جب ہم ایسے کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی ایسے کریں گے ہے نا سب کچھ مطلب سب کچھ اپنے ہی ہاتھ میں اگر ہم اچھا کریں گے نا تو پھر وہی چیز ہمارے بچے سیکھیں گے ان کے اندر بھی وہی تہذیب آئے گی وہی لہجہ آئے گا ہاں ج ہلو ہلو
لہذے کی
ہلو وہی س رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں آ رہی ہے لہذے کی تو ساری بات ہے
جیسا ہم سکھائیں گے بچوں کو جیسا ہم دکھائیں گے دینی تعلیم دکھائیں گے بھائی ہم اپنے دین سے بروس کو کرائیں گے وہ ویسے ہی سیکھے گا اب ہم اس کو اس چیز سے دور رکھیں گے اور فون کے قریب رکھیں گے تو وہ اس کے قریب ہی نہیں جا پایا گ نا جب ان سے جانے لائقے ہی نہیں چوڑ رہے ہو
بالکل چلو ہم ہمارا تو یہی ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی اپنا تھوڑا فون کم استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی یا جو بھی ان سب کو یہی چیز بولیں کہ یہ جتنا آپ اس کو دور رہو وہی ہمارے لیے
ہاں
ہاں جی
سلو کوشش رہے گی باقی تو بس اللہ ہی بہتر جانانے ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ